الل علیکم وعلیکم السلام میم آپ ٹھیک اچھے سے الحمد للہ گئے میں سب ٹھیک
شکر خدا کا شکر خدا کا اور کیا ہو بس چل رہا تو جوڑ م رہی اور م سے بولے یہ نا سے سبٹھیک ہے پانی وانی مت چارا
نہیں وہاں سے مت نہ چٹو ویسے آج کہاں بارشھوکریی
پریڈکشن ہے نا سیونٹی ٹو آؤرس
سیونٹی ٹو دیٹ مینس دو دن نہیں دو دن نہیں تین دن اچھا تل توفو بچوں کو مجے لگتا ا چھٹٹی ہ
کہ مجھے لگتا پ گاری کی تو نہیں سیلاب کی جس حساب سے گربلدربل میں ہے
اں ج ج گوتک مند میں زیادہ ہوا ہے
ہاں
پتہ نہیں میں نے وزی نہیں دیکھی
میں ابھی انسٹہ ہی دیکھ رہی تھی وہ تھا نا کا پروٹیسٹ دلی والوں کا میں وہی دیکھ رہی تو اس میں بھی بیچ
اوک کیا کیا ہے اب انہوں نے دلی والوں نے
دلیپ ب انہوں نے کیا کیا ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے لاٹھی چارج بھی ہو گیا یہ شیلنگ بھی ہو گئی مار بھی پڑی بہتو کو
ہائے ان کو یہی آتا ہے اوکے اوکے رنکی
جو کشمیر میں ہو رہا تھا وہی
وہی وہاں پہ کہتے ہیں نا یہ کارما انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اب ان دلی والوں کے ساتھ رگا ہے
ل لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت مار پیٹ
کن کن لڑکیوں کے ساتھ ہاں
ایک لڑکی کے تو بچاریے کے کپڑے ہی کاٹے ہیں بیماری ہے ایک ہی دو ایک ہی تو دونوں ٹانگے ہی ہے یہ ہے
کٹ یہ مینس لا
ہے نا ہاں اس کو پلسٹر ہے دو ویسے بیچ بیچ میں آ رہی تھی ویڈوز
اچھا مجھے آتی ہی نہیں ہے یہ ویڈیو میں ایکچولی ان نیوز کو زیادہ فالو مت فالو کرتی ہوں لیکن میں زیادہ وہ دیکھتی رہتی ہوں نا کچھ اور اس لیے مجھے شاید وہی آتا ہے زیادہ
ہ میز تو میں ادھر ادھر کی دش بھی رہتی ہوں
ہاں نبیل ٹھیک تو بیں ہے کہ گئی اچھا گئی بات اس سے بات کی پھر سسٹر سے بات کرتی ہو
ہاں ہاں ہاں ہاں
اچھاھ ابھی آپ کو کتنے ہو گئے وہ
ا فی الحال تو دو ت چ ایک سو ہو گیا پورا
ہاں مینس پانچ ہو گئی دوسرے میں ہو گئے دو اچھا ٹھیک پتا ہے میں نے کل شام کو کس کو کیا میں نے سسٹر کو شاید اس نے اٹھایا نہیں مجھے لگ بھگ سات آٹھ نا وہ ضائع ہی ہوتی
مجھے آب سے دو نہیں ایک ایک
کیا ہے ایٹ
پج ہو گئی گا
مجھے دس ہو گئی ہے مجھے ہے نا آپ کھلی دو دس ہو گئی اس میں سے ضائع اتنی کم میں سوچو جلدی جلدی دیکھوں گی کیا ہو جائے گا میرے کاا پیشنس لیول تھوڑا کام ہے ان معاملوو میں
میرا تھوڑا ز
زیادہ
زیادہ مانگ لیا بٹ نہیں منت چے گ
آ سچ میں وہ بات بھی صحیح ہے یہ نہ یہ ان سے مت بات ہوئی
نہیں خدا کی قسم پتا ہی نہیں ہے
اس میں نے کہا نا کل وہ مجھے فون کر رہی تھی لیکن اس ٹائم میں نے اس کو کاٹا پھر میں نے کیا اس نے کاٹا اب دیکھوں گی ا بک میں کہاؤں گی میں اس سے بات
میں تو یہ نا ہے نا اس کو بولوں کیونکہ وہ مجھے
ہاں پھر آپ ہی بولو آپ بولو کسی نے مجھے دیا ہے آپ مت میرا یہ کہنا ٹھیک ہے نا کم ہے نا کچھ اس کو مت اپنے تک ہے وہ م تو مجھے جیسے نا اس پہ مجھے اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے جسے کچھ مام چائے دو ہاں چائے پی نہیں ہے ٹھیک یہ آج ات مانگ یہ کہاں پیتا ہے وہ یہ اس کو مبارک کی بات تھے اورج وہاں سے ہی کہہ رہا ہے وہ نام کو وہ چیتے ہیں مصطفی ہے ونم جابی پی ہے نا اس کو میں کہتی ہوں مصطفی آپ کے لیے آپ کو پینی ہے یہ کہتا ہے نہیں تھو میں چھنڈا کنٹنیو تھوڑا تو یہ نہیں مانتا ہے پتا نہیں آج کیا موڈ آیا ہے پت آج کہہ رہا ہے مجھے چائے دو علیم پھر بھی کیسا ہے نہیں کہے گا پھر میرے ساتھ ہی لیکن پیے گا بھی ایک دوٹی بسکٹس کے سات وہ یہ جو ہے اس پت نہیں آج اس کو مبار ہے اس نے کچھ مانگا وہاں سے کیوں یہ دے دو کچھ ہوں
اوک ااں ساراری ٹھیک ہے
تورے ٹھیک ہے وہاں سے
ہاں ہاں ہاں ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک کہتے ہیں اجہلم کی یہ لیول بھی ریز ہو گئی ہے
تبھی مجھے وہ والی نیوز آتی نہیں مجھے بس آتی ہے سیھے کی نا
اچھا جی آپ جی ہو نا وہ اس لیے آپ کو وہی آتی نہیں مجھے میرے فرینڈ کہہ رہی تھی ابھی بس اس نے کہا کہ یہ جہلم کی لیول رائز ہو گئی ہے تو چانس ہ بس چلو ہونے گ ختم ہی سارا کھیل
اور سنائی کچھ
کیا سناؤ بس چل رہی ہے
ہاں الحمد للہ شکر امید میں مجھے نہانا ہے میں کل صبح نہاؤں گی میں مجھے تٹھی ہی دیکھو آئی ماما مجھے کام آ میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ لپی چائے دوسری کےب نہیں
ہم نے دوسری پی بس اب تیسری کی تیاری
تین پتے ہو
ابھی بیٹھ ہو تو
ہ
دس منٹ کم پانچ ہن چائے پی ہےا نمک
دس منٹ کا پانچ ب ب دگر
جا کیونکہ پاپا کو جانا تھا کہیں ا میں نے تھوڑ سے چل کا تھے میں اسی کا کچھ چٹ پتہ بناتی ہوں
اچھا ٹھیک ممی گفگت ہے
اں اور فرق ہے ٹوٹ تھوڑا سا ڈ فرییکچر فرق ہے ادت
انشاء اللہ ہو جائے گی صوفو بسے میں بعاز وات توی
کچھ نہیں
نہیں جب میں نے اس دن کو اسٹیریٹس دیکھا تب میں نے
تب گ نا میں آ کے سامنے اسکول کون گھر سے
ہاں
تگ م میں نے بعد کینہ
اچھا ٹھیک ن میں نے نے اس دن فون کیا تو بس انن اس کہہ رہی تھی وہ جائے گ اللہم صاف خوش کوش ت صحیح انا بس بس مطل نہیں اب اس کوئی گرمی آئی ہے نا ن مٹھائی د نہیں ہوں میں س آب کو ضروری ہے اب جانا ہی جانا ہے
ہوں ہوں
م آاب کو ا اس کے ساتھ بہت اچھا تھا یہ بھی پیو نا ہ ہاں پ کہہ رہی بس آپ بول بس نہیں یہ نہیں ایسے کچھ لو جوس یا لو کچھ ان کہا کہ یہ ج کہ بھییاگلوگی اس پہ کنگریچولیشن لکھو گی یا تو وہ اس وقت مت یہ دیتی ہیں کیش مت دیتے ہیں اس ٹائم پر ہ وہی کہا میں نے اس کو پتہ نہیں اب گئی ہوگی کہ نہیں کییکن کہاں ہو مساں جانو تو لوگ لگے ہیں اب آپ کے گھر بھی آئی ہے مٹھائی لے کے آپ کوئی چانس ہی نہیں ہے
ہوں
سٹییکح کمز کٹھ چ وہ
جس کا سیرت کت نا ات ہی ٹائم فون
پسٹائ
جب ن میں لاسٹ ٹائم بو رہا اس کو چاہیے تھا ایکا نومبر اس نے وہ اب ہسبینڈ کا ہی دیکھ رہی ہے
ال میں آپ ب چی کیا دیکھ رہی ہےن اچھا ٹھیک گڈ دیٹ میں بیغ میں نہیں ہے وہاں ہی جا رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ج نہیں اس سیرت نے مت کنسیو کیا ہے
نہیں وہ کچھ پڑھ رہی ہے نا واپس پھر سے کچھ گریجویشن تھی نا اس کی انکمپلیٹ تو وہ بھیی کر رہی ہے
یہی دی تو آئی نا بیاں آپ دے دو اس کو واپس دے دو آپ اس کو واپس میں دوں گی آپ کو ٹووپیس آپ لاؤ گی ٹافیز ٹھیک ہے کیا کہہ رہی تھی میںیم نہیں اس نے کچھ س حالات تھا م ریکلز یہ کچ سٹیٹس نہ ہے سائیکل میں نے سوچا آ گا مو ہوں گی پھر م دے د ماتم تو میں نے سوچا پت نہیں اچھا لگے گا کہ نہیں س میں
علم کیا کرے عللم
علیم یہ ہے یہاں پہ صافری نمم ڈھونڈ رہی ہے یہ لوک کو بات یہ دیکھا ہے مج سے ہاں صاحب کے نام ہم دیکھ رہی ہوتی صاب کچھ جو مکے مارتے ہو نا صاب کو اس س مجھ نے چمٹی ماری تھی کون س ہاں آ گئی ہے یہاں سے یہاں سے ہی آپ اسکول لے گی چپ چاپ بیٹھا چلو آپ ٹھیک ہو مجھے کوئی بلا رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی دے کے بت بات آپ کا کیجے ٹھیک ہے یا ابھی بھی تو کوئی ٹینشن نہیں
ٹھیک
اللہ حافظ اوکے اوکے
اچ کیا
چلو بیٹھو خدا کےال